ہیلو ہیلو ہاں آ گیا آپ کو آپ کے
ہاں ابھی آ بیل آ رہا تھا لیکن ڈسپلے نہیں ہو رہا تھا آپ کا
اچھا پہلے بار میرا ویسٹ ہو گیا میرا ایک کال
وہی میں نے
ل نے
ا نا اس پہ ڈسپلے ہی نہیں بیل آ رہا تھا لیکن ڈسپلے نہیں ہو رہا تھا
اچھا وہ اوپر سے آپ اوپر ا شو ہو جاتا ہے نا آپ وہاں سے نکال لیتے ہیں اب میرا ایک فیسٹ ہوگیابولو سب مجھے چلو
کیا
کوئی نہیں ہے اب میرا ایک کال ویسٹ ہو گیا نا میرا آپ کے ساتھ پانچ کرنے تھے سیکنڈ تو ویسٹ ہی ہو گیا
ابھی تو پتا نہیں ہے ا نیٹ ورک ایشو کچھ ہے ہوگا
ہاں ہاں چلو اس اس میں توب زیرو ہاں ہاں شو ہو گیا نا پوائنٹس شو ہو جاتے ہیں نا بعد میں کہ ہاں اس میں ا جیرو پنٹس ہو گئے اس میں چھ سو کچھ فائنٹ ایسے ایسے شو ہم لگتے ہوتے ہیں اب میرے اس میں زیرو پوائنٹ شو ہو گئے
اوپر سے اس میں مت سو پیک کر وغیرہیر بھی کچھ ایپ میں کچھ نہیں ہے
نہیں وہ پوائنٹس شو کرتی ہیں پھر ان پوائنٹس کے پیسے نہیں ملتے نا ہم نے کو اس کال کے جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن کاؤنٹ تو ہو ہی گیا کہ یہ کال ہوا ہے لیکن آپ نے اٹھایا نہیں پکنک یہ ہے نا اس مطلب اس اکارڈنگ بھی ہو رہتا ہے وہ سسٹم
ہاں ہاں چلو اب آپ نے کیا تو صحیح
کونا بے قدر کوول تو سے ہو جاتا ہے کبھی سارے صحیح تو ہو ہی نہیں سکتے ہاں بڑھیا ہو کر ہے آپ شاپنگ
ہاں آپ نے کیا یہ اسنیکس ونیکس چائے پی
ہاں چائے وغیرہ تو میں نے پی لی
ام نے بھی پی
پھر میں نے کہا کر لیتی ہوں آپ سے بات ابھی ٹائم ہو جائے گا نا پھر ہاں اتنے
میں نے پرمیشن اپنے بچے سے لی پھر اس نے بولا اچھا کرو میں نے بولا دس منٹ دو گے
اچھا اچھا کون سی کلاس میں ہے آپ کا بچہ
ففتھ کلاس
اچھا اچھا وہ تو اب اس ٹائم مطلب ٹوشن وغیرہ جانے کا ٹائم ہوتے ہے بچوں کا بس تو
نہیں یہاں پہ لیٹ ہی ہوتا ہے چار بجے تک یہاں اسکول ہوتا ہے پھر اسکو اس کا تھوڑا اسکول دور ہے تو وہ پانچ بجے اور پہنچتا ہے
کہ پہنے چھ ہوگے سو
ہاں ابھی وہ مطلب کھا رہا تھا نا تو فون لے کر آپ کو پتا ہی نا آج کل کے بچے
ہاں ہاں وہ تو فون چاہیے اس میں ناٹک تارک مہاتتا کاش اولٹا تاش میں آپ کو بھی چلتا ہے کیا
بچوکو کیا
ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں ایس تو کوئی بات نہیں ہے
ہاں پھر فون تو چاہیے ویسے تو مطلب اپ نے جیسا سوچے لو جو بندے آفس وغیرہ لگاتے ہیں وہ کو تو کم چاہیے ہوتا ہے بچوں کو تو آج کل چاہیے چاہیے
ہاں
ان کا من بھی نہیں لگتا نا ان کے بنا چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو کارٹون ویڈیوز وغیرہ اچھی لگتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں ہاں اب آپ کتنے کے منٹ فری ہو کیونکہ میرے آپ کے سر دو کال رہ گئے ہیں اس کے بعد
کیا
تو میرے اس کے بعد آپ کے ساتھ دو کال اور رہ گئے وہ کروا سکتے ہو آپ ابھی مجھے یا پھر کل کرواؤ گے ہو اور
اکالکال
آج اگر پورے جاتے تو بڑھیا تھا پانچ پول
اچھا وہ ایک اب اپنا ایک تو صبح ہو مطلب ہو ہی گیا تین بجے کے آس پاس سیکنڈ ورڈ
کو میں سے ایک
ہ ٹھیک ہے دیکھ لینا سات بجے تک میں اویلیبل ہو پاتی ہوں آٹھ بجے تک اگر آپ جیسے اویلیبل ہو مجھے میسج کر دینا میں آپ کو کر لوں گی اسی ٹائم فون پھر اس کے بعد تو ٹائم نہیں ملتا نا میرے کو بھی آٹھ بجے تک تو میں بھی آرام سے کر لوں گی بات پھر اس کے بعد کھانا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے نا
ہاں ہاں ویسے آج ویکینڈ ہے آپ کو تو فری ٹائم ہوگا کل تو چھٹی ہے
ہاں کل تو سنڈے ہے میں فری ہوں ہاں اس کے بعد صحیح ہے ویسے اب یہ بڑھیا ہو جاتا ہے کال پہ ایک دوسرے کو بندہ جان بھی لیتا تا
ہاں
تھوڑا ہو جاتا ہے اسنیکس میں کیا کھایا
میں کسی اور کو بھی پوچھا تھا لیکن وہ بھی وہ بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے جیسے وہ اویلیبل ہوتی ہے پھر میں ان سے
یہ لونگ ہے نہ اس سے چپ بھی نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے تھوڑا یہ ٹائم بھی ہونا چاہیے ٹین منٹ ہمیں ابھی لگتے نہیں ہے لیکن دیکھو ٹائم ٹین منٹس کا ویلیو ہے
ہاں بہت ویلیو ہے نہیں تو دونوں میں تو ایسے ہی بات کر لینا ہوتا ہے اس میں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہاں یہ بھی تو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اور پھر مارکیٹ سے شاپنگ کیا کچھ لیا
میں تو آئرن کر رہی ہوں آپ کے میں نے سوچا اس سے ب بات کرتے کرتے تھوڑا کام ہو جائے
کال بھی ہو جائے گا نا دونوں کام ہو جائیں گے ساتھ میں یہ بات بھی صحیح ہے ایک ٹائم پہ دو کام کرنا ہاں اسی بہانے کام بھی وہ ہو جائے گا میری کال بھی رہے گی آپ کے بھی ٹاسک آئے یا نہیں آئے ابھی تک
نہیں ابھی سے بولا کل تک ویٹ کرو
اچھا میرے اس کے بعد میں نا مطلب میری مما کے فون میں بھی ٹاسک آ رہے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہو اس کے بعد پانچ کال کرنے کے بعد کم
کیا پتہ ابھی میں بک کچھ کنفرم نہیں پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے میں کیا دوں کھا دوں کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے ابھی آپ کے فون کے ابھی میں نے بولا تھا میں نہیں کر سکتی پھر بولا نا میں نہیں کروں گی اس لیکن مجھے پتہ نہیں
چلو جب آپ اویلیبل ہونا بس مجھے میسج کر دینا
کوئی بات نہیں میں کر لوں
ہاں پھر میں اسی ٹائم آپ سے کرلوں گی نا
اوکے
ہوں اسی بہانے میرا بھی سارا کال پورا ہو جائے گا نا ویسے کب تک چلے گا یہ پروجیکٹ
ابھی بولتے ہیں کم ایک مہینہ دو کچھ ہفتے ہیں اس کے بعد دوسرا آئے گا
اچھا بھیا جب تک چلے گا کچھ ہفتے بس میرے پندرہ ہو گئے ہیں پندرہ اور پڑے ہیں مطلب مطلب مجھے تین بندے اور ڈھونڈنے پڑینگے ابھی تو جاتے ہیں نا تیس آتے ہیں شاید مجھے آپ نے ہی بتایا
اچھا ایک ساتھ ہاں تیس اتتے ہیں میں بولتی ایک سے یہ بھی میں نے سنا ہی نا میں نے سوچا ایک ساتھ آتے ہیں کیا آہی اہستے اہستے
نہیں نہیں پانچ پانچ ہو کے آتے ہیں پہلے پانچ ہیں یا پھر پانچ پانچ پھر پانچ اسے ہو کے تیس ارے ہیں نا دس
پر ڈے نہیں آتے جیسے جب مرضی کر لو چاہے ایک دن تین کر لو ایک دن دو کر لو بس پانچ کریں گے پھر نہ کنسٹ پانچ ہو جاییں گے پھر نیکسٹ پانچ ہوجاینگے ایسے ایسے کر کے آتے رہتے ہیں پانچ پانچ ٹاسک
بولتے ہیں نا ایک نمبر کے ساتھ ہم صرف پانچ کر سکتے ہیں
ہاں ہاں
مطلب آپ نے میرے ساتھ دو کیا اب خالی تین کر سکتے آپ میرے ساتھ
میں نے اپنے تین کرلیے ایک میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا دو میں نے کر لییے مطلب میرے تین ہو گئے میں اپنا دو ٹاسک اور کر سکتی ہوں بس ہاں ڈسکنیکٹ والا بھی کام ہو جاتا ہے نا ساتھ میں تبھی تو میں کہہ رہی تھی ویسٹ نہ ہو تو بڑھیا ہے لیکن ویسٹ تو ہوئے گی اب تو ہاں کبھی کبھی آ جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں کبھی کبھی نیٹورک ایشو ہو جاتے ہیں یہ میرے بھائی تو وہ بھی پڑھ رہے تھے اچھا اچھا میں سائڈ میں چلی جاتی ہوں پانچ منٹ کے لیے ویسے بھی دو منٹ کی بات رہ گئی اپ تو اب تو کلیئر ہوگی میری آواز
تھوڑی سی آواز کم ہے
اچھا وہ دو بھائی ارے میرے پڑھ رہے تھے نا تو اس لیے آوازیں نہیں کلیر آ رہی تھی دونوں بہن بھائی بیٹھ کے اردو پڑھ رہے تھے
اچھا اچھا ٹھیک
تو میں نے سوچا میں فری ہوں آپ سے کال پہ بات کر لیتی ہوں اور آپ کے بچہ اب تو ٹیوشن ہی جاتا ہوگا پھر
نہیں میں ان کو خود ہی پڑھاتی ہوں اسی لیے ٹائم نے یہ ٹی نہیں
اچھا اچھا اچھا اور ڈنر میں کیا بناؤ گے آپ پھر آج
وہ ہمیں دعوت پہ جانا ہے ہن آج شام
اچھا پھر آس شادی ہے پھر تو سب پھر تو اچھا تبھی پریس وغیرہ کر رہے ہو کپڑے صحیح ہے کبھی کبھی آتی ہے پارٹی بھی ہمارے تو بھی کوئی پارٹی شارٹی نہیں آئی ہوئی
اج سیٹرڈے ہے نا تو اسی لیے
سچ اچھا ہم یہ بھی کبھی کبھی تو ہونی چاہیے پارٹی بھی ایسے نہیں کہ کبھی ناے ہمارے تو کافی ٹائم ہو گیا ابھی تک تو ہماری کوئی بھی شادی نہیں آئی ہاں پتا نہیں کب شادی آئے گی پھر پتا نہیں کب تک جائیں گے ہمم ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے
بڑا فیسٹیول کے مزہ کے لیے
ہوں یہ بھی ہے آپ اب جب بھی اویلیبل رہنا مجھے میسج کر دینا بس میرے آپ کے ساتھ دو کال اور رہ گئے ابھی تو دس منٹ کمپلیٹ ہونے والے ہیں ام پھر نو منٹ ہو گئے ہیں بس اب آدھا منٹ اور رہ گیا اپ کا ہاں ہاں میں ہی کٹ کر دوں گی کوئی بات نہیں ہوتا بس آپ اس کے بعد مجھے میسج کر دینا پھر میں نیکسٹ دو کال آپ سے کر لوں گی
ٹھیک ہے
اچھا اچھا کوئی بات نہیں بس آپ مجھے یاد سے میسج کر دینا ٹھیک ہے نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے ایک سیکنڈ ابھی پڑھے ہیں بس پندرہ سیکنڈ
اوکے اوکے
پھر ہونے کے بعد کوئی بات نہیں
ہاں بس مجھے یہ پانچ ٹسک پورے ہو جائیں نا آپ کے ساتھ پھر ہو جائے گا میرا کام ٹھیک ہے ہو
پتا نہیں اس کا کیا ریزن ہے مجھے لگتا ہے ان کو یہ کا ایپ بنانی ہے یہ دیکھتے ہیں یوزیج کتنا رہے گا
ہاں چلو ٹھیک ہے وہ اپنا ٹائم ہو گیا بس آپ مجھے میسج کر دینا نیکسٹ کال ٹاسک کے لیے اوکے ٹھیک ہے بائے